ہیلو
جی ہلو ہلو ہاں جی وعلیکم اللام ہاں السلام و علیکم کم
ہلو السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام اور کیسا مزاج ہے آپ کا
وعلیکم اللام سلام ہاں بڑ کیا آپ بتاؤ
جی جی جی سب خیریت سی ہے اور آپ کیا کرے تھ
بس بچوں بچے شرارتی کر رہے تھے اس بچے کو بچوں کو میں کہہ رہی تھی کہ آ مطلب آپ آپ کو تا سات سال ہی ت سے کام کرنا چاہیے مطلب آپ کو مطلب آپ کو مطلب سب کو سب سے آپ نے ن بھیا وعلیکم اللام اللام وعلیکم ایسا کرنا چاہیے سب کو پڑھائی کرنی چاہیے سب کا کہنا ماننا چاہیے یہی ان کو بتا رہی تھی میں بچوں کو
اچھا اچھا آپ بچوں آپ بچوں کو اچھی بات کی تعلیم دے رہے
ہاں بھی صلاحت کر سلاحیت دے رہی تھی بچوں کو صلاحت دے رہی تھی بھی ایسے کرو آپ تو آپ کا آج ماشاء اللہ آج ادھر تو موسم بہت اچھا ہے ادھر
جی جی جی ادھر بس رات کو اچھا تھا موسم ابھی تو ابھی تو پوری دھوپ صبح سے بہت گرمی ہو رہی ہے ویسے جتنی پہلے تھی نا گرمی اتنی نہیں ہے اس سے تو تھوڑی کم ہے پ پرسوں ہمارےب شام کی لائٹ گئی ہوئی کل صبح آئی
ہاں
بہت ہی اس نے تنک کہ لائٹ نہیں اور میرا اگزام بھی تھا اور اس لیے میں اچھے سے تعلیم بھی نہیں کر بھائی مجھے اتنی مشکل کلئی نا ایگزام دینے میں میں کیا بتاؤں کیونکہ ہم ایک دن پہلے تو زیادہ تر پڑھتے ہیں
ہاں جی
جی جی جی
آپ ہاں جی ہاں میں نے بھی میں نے بھی آپ آپ سے کئی دفعہ میں نے سوچا آپ سے بات کرنے کے لیے بھی آپ سے بات کروں تو ویسے بس بچے نہیں بچے نہیں کرنے دیتے بچے بچوں کو چاہیے فون جب فون لائٹ ہو تو ٹی وی دیکھ لیں گے ٹی وی نہ مطلب لائٹ نہ ہو تو فون چاہیے اسے بچوں کو تو بچے کہنا ہی نہیں مانتے متے اور ایسے میں کچھ کرنے نہیں رہتے بچے جےحام بچے گرمی ہے نا تو کیا کرے چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں بچوں کو تو بہت تنگ کرتے ہیں بچے
صحی بات ہے میری تو ویسے بیٹی کی ویسیے ہی چھٹیاں پڑی ہوئی ایک طرح کہ ویسے اس کو اسکول میں ڈالا تو تھا مگر پھر بھی بچے ہونا یہ وہ ہے نا نا تھوڑی س گرمیوں کی چھٹییاں ہو گئی جب ویسے ہی اس یہ نانی اپنی نانی کے گھر آئی ہوئی ہے
گئی ہوئی ہیں کیا
جی جی جی میں اپنے والد کی جی جی جی میں اپنے والد کے گھر تو بس یہی تو چھٹیوں کا ٹائم ہوتا ہے نا اپنے گھر پر جانے کا اپنے امی ابو سے ملنے کا ان سے بات کرنے کا
ہاں جی جی ہوتے ہے اور آپ آباب جناب آپ اور بتائیں کہ ب بچے مطلب آپ کہ بچی زیادہ چھوٹی مطلب آپ دوسرے اسکول میں پلے وغیرہ میں ڈالی ہوئی ہے
جی جی میری بیٹی پلیس اسکول میں جاتی ہے ابھی تو وہ ڈھائی سال کی ہی ہے
ہ اچھا
جی جی جی بس اس کو پلے اسکول میں ڈالا اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اچھی تھوڑی بہت اس کو نالج مل جائے گی بس میرے لیے تو اجائی کافی ہے تھوڑا سا بتانا شروع کر دم میں نے تو اس کے اسکول میں اس کے ٹیچر کو کیا کرائی تھی اس کو کچھ اور سکھاؤ ج نہ سکھاؤ مگر اس کو ایک کھانا کھلانا اور اس کو سسو پوٹی بتانا س
ہاں وہ یہ سب سے بسٹ ہاں جی ہاں ہوتا ہے بس بس ہمیں بھی ایسی ہے نا بھی بچے بچے ہمارے بیٹھنا سیکھ جائیں ہماری شہزادی ج شہزادہ بس چھوٹا ہے تو چھوٹے اسکول میں بیٹھ اپنا تھوڑا سیکھ جائیں گے تو تبھی ہم بڑے اسکولوں میں ڈالیں گے نا بڑے اسکول میں تبھی ڈالیں گے نا عادت پڑ جاتی ہے نا بچوں کو پھر بھی میں بھی میں نے سکول جانا میں نے دوار دو تین گھنٹے ماننے میرے اسکول میں لگ جانے ہیں تو ایسے میں بچے کاا د گا
صحی بات ہے میں نے میری بھی گڑیا کو میری حالے ابھی میری گڑیا ابھی ڈھائی سال کی ہے یہ صرف ایک مہینہ ہی اسکول گئی تھی اور اب چھٹی میں اپنی نانی کے گھر میں روز کہتی ہے مجھے اسکول جانا ہے مجھے اسکول چاہنا ہے میں نے کہا بچہ ابھی تھوڑا ٹائم اور رک جا جب ہم اپنے گھر جائیں گے تب اسکول میں جانا تب تک تو کچھ سبھی بچے کی چھٹی چیاں بھی ختم ہو جائیں گی اسکول بھی شروع ہو جائے گا
ہاں جی ہاں جی وہ تو ہے سکول چ
کہ نا بچوں کا اں اسکول میں میری بیٹی کا
ہاں جی بھیو تو ہے اب میں نے بھی ایجا یہی سوتا سوچا تھا نا آج بس میں نے بھی سوچا تھا کہ میں نے کہا کسی کو فون کرتا ہوں ب ب آج ماشاء اللہ آج اتنا اچھا موسم ہے کہیں باہر گھوم مطلب اس سے شاپنگ وغیرہ پہ جائیں تو بس ہاں جی بس میں ہی یہی سوچ رہی تھی چل میں میں نے تو آپ آپ فری ہو تو آپ وہ چلے جانا ہمارے ساتھ
جی جی ماشاء اللہ آپ نے تو بڑا اچھا سجاؤ دیا آپ کے وہاں پر موسم بھی اچھا ہے پھر میں وہاں پر آنے کی دیکھوں گی اگر شام کو مجھے موقع ملا تو میں آپ کے ادھر آ کر آپ کے سات ہی چلی جاؤں گی جی جی بس اپنے میں اپنی بیٹی پ لے جاؤں گی وہ باقی پیچھے سے تنگ نہ کرے
ہاں چلو کرنا ہمارے گھر میں کبھی ت شریف لانا
جی جی جی اور کو آج کیا کون سا پکوان بنایا آپ نے
ہاں جی ہم نے آج اربی بنائی اربی بنائی اور آلو گوبھی بنائی اور بچوں نے بچوں نے پسند بھی نہیں کی آلو گوبھی اتنی اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگی گوبھی آئی ہے ساٹھ روپئے کلو اور بچوں نے کھائی بھی نہیں تو میں نے کہا ہاں پھر میں نے کہا میں اب میں کیا بناؤں آپ پرونٹے کا لو وہ پرونٹے کا ہاں جی وہ پرونٹے کھائے آ مطلب وہتے ہے نا آ ہاں مطلب ہاں مطلب مرچی جیسے ہری مرچی والے مطلب لسن والا پرونٹھا ایسے میں ایسے بنا کے دیے میں نے گارلک پرونٹھا ہوتا ہے نا مرچ اور گارلک ہاں پ ہاں بس اس نے انہوں نے وہ کھا ل ہے مکھن کے ساتھ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اپنا پیٹ تو برنا ہی ہے جیسے مرضی برو
جی جی جی جی ماشاء اللہ یہ سب سے اچھا ہے آپ پھر آپ نے سمپل پراٹھے بنا کر دی جا لچھا پراٹھا جو ہوتا ہے وہ بنا کر دیے
ہاں جی کسی کول اچھا پروھا پسند ہے کسی کو سمپل میرے بیٹے کو میرے مطلب میرا بڑا مطلب شہزادہ ہے نا اسے تو وہ مطلب چیلی والا گارلک والا نہیں پسند وہ کہتا ہے ممی ازوائن ائن والا بنا کے دینا وہ میں نے اس سے وہ بنا کے دیا اورور دو تین جانے کو میں نے دو را گارلک والا بنا کے دیا
اچھا ماشاء اللہ ہمارے گھر پر بھی سب کو ویسے اگر صبح بالکل سمپل کھاتے ہیں
اچھا جی
سمے سمپل کھائیں گے نمک اجوائن والے اگر دوپہر کو اگر کسی چیز کوئی چیز پسند نہ آئے کوئی پکوان پسند نہ آئے تو پھر وہ وہ بھی بولتے ہیں تب وہ لچھا پراٹھا ہی کھائیں گے زیادہ تر وہ کہتے اگر کھانے لگے یا اچھے سے سواد سے کوئی سبزی ہمیں پسند نہیں آ رہی تو وہ اچھا سا بنا کر دو اچھا پراٹھا ہو گارلک والا ہو
ہاں جی وہ تو ہے ہی ہے م وسے ا سے اچھا لگتا ہے اور آپ کے ا گھر آپ کی کوئی نہ مطلب آئے ہوئے ہیں ہ کہ آپ اکیلے ہی آئے ہوئے ہیں مطلب آپ کی آپ کی کوئی بہن وغیرہ مطلب آپ کی بہن
جی جی میری بڑی بجی آئی ہوئی ہے
ج
بس ان کے ساتھ بھی میری بیٹی جا بیٹیے کے ساتھ جا کر میری بیٹی کھیلتی ہے بس وہ تو نہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں بس کسی چیز کے لیے لڑائی ہو ضرور ہو جاتی
ہاں بچوں کا ایک بچے کا ایک بچے کے بات چیز ہو نا تو دوسرے بچے کو وہ چاہیے ہی
جی جی جی پھر میں دیکھتی ہوں اس کے پاس کون سا ٹوائی ہے جو سے لڑائی ہو میں پہلے چھپا دیتی ہوں ابدم دونوں کھیلو
ہاں پت کیا بچوں کا تھا یہ ہےپ کسی نے کوئی اس میں کوئی آپ نے ہم نے پھینکی ہوئی چیز ہوتی ہے نا ہم پھینک دیتے ہیں تو کسی نے وہ بھی اٹھا لی نا ایک نے تو دوسرا کہ گا میر نے بھی وہ لینی ہے میں نے بھی تو بول لیا
بس اسی طرح سے ان کی لڑائی ہو بس ان بس یہ دونوں آپس میں لگے بھی رہتے ہیں ایک ایک چیئر پر ہی بیٹھنا ایک ہی گلاس میں پانی پینا اگر اس نے پانی پیا وہ بھی پانی لے گا ج کچھ ان ا کو دیکھ دیکھ کر نا پہلے تو ہمارے بچے نا کچھ کھا نہیں رہے تھے ایک دوسرے کو دے کر انہوں نے اپ اپنا کھانا بھی فنش کر دیا میں نے سوچا چلو اچھی بات ہے ان سے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا نا ان کے فائدہ ہو جاتا تا ایک
ہاں بچہ بچے کو دیکھ کے کھا لیتا ہے نا ہاں بچہ بچے کو دیکھ کا لیتا ہے تبھی تو کہتے ہیں دو بچے ہو تو پھر بچے آپس میں کھیلتے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب لڑائی بھی ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کھان جیسے وہ کھائے گا میں بھی کاؤں گی جیسے وہ کرے بھی کروں گی ایسے ہی مطلب بچ ب ایسے ہی چلتی ہیں آج کل تو اور اور آپ بتاؤ اور کیا کیا ہو کیا آپ نے کیا بنانی
جی جی جی بت سب بڑھیا اور جی ہم نے بھی بنئی تی
اچھا اچھا جی ہ بس گرمیوں کی جی سبزی ہے نا ہ
جی جی
اچھا جی
جی جی جی میں نا تھوڑے کرتی ہوں وہ میرے بھییا ہو ہے
ہاں جی خدا حافظ آپ